ہیلو اسالامعلایکم
سلام آپی اور کیسی ہو سب خیریت
سب بڑھیا ہے اور آپ بتائیے آپ کیسے ہو آپ آ کے خاندان میں سب آپ کے میاں جی سب اچھی ہے
جی جی بس اللہ کی مہربانی ہے اللہ تعالی کی مہربانی ہے بس ان کی برکت ہے ہم لوگ تو ٹھیک ہیں اور کیا کر رہی تھی تمہیں تنگ تو نہیں کیا میں نے
نہیں نہیں نہیں نہیں بالکل نہیں بس میں نا کچھ نا شاپنگ کر کے آئی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ میں مطلب کہاں سے شاپنگ کروں میں کونسی جگہ مطلب کیوکی کپڑے میں تھوڑی سی مجھے پرابلم رہتی ہے دقت ہوتی ہے کہ آپ آن لائن کرو کہ آف لائن کروں یہ تھوڑی سی مجھے ن کیا پریشانی اتی
جی جی آپی یہ تو سب جگ سب جگہ یہی مسئلہ فلا گیا ہوا ہے میری خود ابھی کزن کی شادی ہے اس کے نکاح ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا جوڑا لوں بنواؤں کہ لوں آن لائن دیکھوں آف لائن دیکھوں بس سمجھ سے باہر ہو رہا میرے ذہن میں سے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے خود کا لوں شوہر کا لوں بچوں کا بناؤ سمجھ نہیں آ رہا میں نے کہا چلو تم سے تھوڑی سی رائ لیتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھوں آن لائن لینا رہے گا بہترین یا مجھے آف لائن لینا رہے گا صی
صحی ہے نہیں دو ویسے تو دونوں ہی اچھے ہیں ہمارے بھی ابھی ا ابھی ہم ہماری بھی شادی ہو کے ہٹی ہے ہر کہ ہم بچوں کے لیے جیسے جو بھی ہے میں آن لائن بھی منگوائی ہے اور اپنی میاں کے لیے بھی منگوائی ہے پشبو کہتی ہے نا کہ آن لائن چیزیں ٹھیک ہے ہر چیزیں پرفیکٹ نہیں آتی اچھی نہیں آتی تو آف لائن میں یہ ہے کپڑے میں تھوڑا سا ہمیں ہوتا ہے ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم جا کے ہاتھ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کپڑا کس طرح کیا ہے کیسا ہے ہم ایک کی بجائے دو چیزیں اور لے لیتے ہیں
جی جی آپھی وہ بات تو صحی ہے وہی نا ہمارے کے اوپر آپ کہ ہم لوگوں نے کیسا کپڑا لینا کیا کپڑا لینا ہے کیوں کیسے بس یہی چیزوں کا مسئلہ ہو گیا ہوا تھا ابھی تو میں نے تمہیں پتا ابھی تھوڑے دن پہلے نا میں نے آن لائن شاپنگ کی اور آن لائن شاپنگ میں نا میں نے نا آپ ہی وہ منگوایا کرتا اتنا پیارا ہے ماشاء اللہ اتنا پیارا تھا نا تم بھی دیکھتی نا تم بھی بول یار یہ تو بہت خوبصورت ہے تو جیسے میں نے وہ لیا تو میں نے کہا چل میں آ لائن ڈال دیا سی او ڈی بھیی کر دی میں نے اور آپ ہی جیسے وہ گھر پہنچا ہو میں تو اس کو دیکھ کے حیران ہو گئی سارا کا سارا کپڑا فھٹا ہوا نک
پٹا ہو نکلا جی کیونکہ نا ڈیزائنس بہت اچھا اچھے آتی ہے مجھے پتا ہے آن لائن میں ڈیزائنس بہت پیارے پیارے دکھا رکھے ہوتے ہیں بلکہ ہم شاپ پہ ج کے جاتے ہیں جب ہم تو وہاں سے اتنے ڈیزائن ہمیں نہیں ملتے پر آن لائن میں بہت طرح کے لوگوں کیکہ آج کل موبائلس میں ریلس میں کتنا کچھ دکھائی دے رہتا ہے ہمیں پت چل رہا ہے کہ اس نے یہ کھولی ہے اس نے یہ کر رہے ہے یہ کوئی ڈیزائن نہیں آ رہا ہے ہر چیز کا آپ کوئی آپ کوئی اپنا سوٹ بھی بنوا رہے ہو تو بھی اس پہ ڈیزائن ن کلوانا ہے تو ایک منٹ میں ایپ سے جو نکال کے ایپ کو دیتی ہے پر ویسے ہی یہ چیز ہے کہ وہ ڈیزائنس اچھا کر کے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی کر لیتے ہیں
اور آپہ میں نے اس کی وجہ سے اس کے بعد تو میرے کو اتنا ڈر لگنے لگا میں نے بولا یار ایک کتنا انا ٹائم بھی میں ایاع کیا پیسے بھی میں نے دیے بٹ میرے پاس چیز بھی نہیں صحی نہیں اور تب سے تو میں ڈر ہی گئی آپ ہی میں نے کہا آپ نہیں میں آن لائن لیتی نہیں اب تو میں کہانا کوئی ہاتھ لگاؤں گی وہی اس سے اچھا میں خود ماریٹ جاؤں گی ادھر سے میں دیکھ لوں گی تھوڑا باہر نکلوں گی بچوں کے ساتھ گھوموں گی اپنی کزن کے ساتھ تھوڑا گھوموں گی اںپی کے ساتھ بھابھی کے ساتھ نکلوں گی گھوموں گی تھوڑا انجوائمنٹ ہوگا ہمارا میں نے کہ ایسے تو میں فون میں اپنے پیسے سارے ضائع کر دوں گی
صحی بات صحی کہا آپ نے کہتے ہیں نا کہ آج کے دور پہ آج کی سمع میں آن لائن اور آف لائن دونوں پرک کی خریداریں لوکپری ہے کہتے کہے آن لائن خریدو گے گھر بیٹھے آپ کا سامان جلدی آ جاتا ہے جلدی سویدھا ہو جاتی ہے آپ کو اور آف لائن آپ وہی چیز ہے آف لائن خرید ہو تو ہر وستو کو دیکھ کے پرکھ کے لیتے ہیں ہم
ہاں جی ہاں جی اور آپ ہی تمہیں پت ہے زیادہ تر تم اگر کپڑے منگواتی ہو نا تو کپڑے ہی ہمارے زیادہ خراب نکلتے ہیں پھٹا ہوا نکلے گا چھوٹا نکلے گا یا بہت ہی بڑا نکل جائے گا کیونکہ ب کیا ہوتا ہے آپ بھی ہم لگ آن لائن میں دیکتے ہیں کپڑا دیکھتے ہیں لکھوتے ہیں فوٹوز دیکھتے ہیں چلو ٹھیک ہے پر اور آپ ہی تمہیں پتہ ہے کہ جب وہ دیتے ہیں نا تب وہ ہمارے ساتھ کر جاتے ہیں گڑبڑی اور تب ہمارے ساتھ جو پھر فراڈ ہوتا ہے
اج کل دیکو جو کوئی مشہور ہو جاتا ہے اس کی کاپی بننی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو اس کے غلط غلط پیج بننے شروع ہو جاتے جستے پروڈ ہوتا ج رہا ہے
جی آتی جی وہی تو وہی تو مست م ہو گیا دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بہت اچھی اچھی ایپس ہے نا جو بہت مانی ایپس ہوتی ہیں اتنی آپ ہی اچھی اچھی ان کا کیا ہوتا ہے ان کا سارا جو نام ہوتا ہے ایک جو ان کا کام طریقہ وہ سب ویسٹ ہو جاتا ہے
صحی بات کا صحی بات
ہم تو دیکھو ا اگر آپ منگواؤ گے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرا نقصان ایسا ہو گیا تو آپ بولو گے نا آپ تو بائی ہلہ میں تو سوچ سمجھ کے شاپنگ کروں اس کے پیسے ضائع ہو گئے میرے پیسے ضائع ہو گئے تو کیونکہ ایسے کیا ہوتا ہے جو بہت مانی دھانی ایپس ہوتی ہیں نا آپ کی اس میں فرق پڑتا ہے اس میں اثر پڑتا ہے
صحیح میں کئی لوگ نا ا کپڑے کا کے کام کر رہے کوئی کوئی بہت انہیں چیزوں سے فیمس ہو رہا ہے دیکھو کو کوئی آج کل ریل چل رہی ہیں کو دیکھتے ہو آپ کئی ایکس میں ریل جو چل رہی ہے اس سے کئی لوگ مطلب بڑھتے ہی جاتا ہے کام لوگوں کا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کئی لگ میں فکس کر کہتا میں نا ہمارا واپس ریٹرن نہیں ہے یہ بھی چیز ہے کہ آنا واپس نہیں کر سکتے آپ اپنا فکس سائز فکس کلر جو بھی کلر آپ کو پسند ہے وہ واپس نہیں ہوگا کئی جگہ بھی ہے سے بھی ہو رہا ہے پر کئی جگہ میں آپ واپس بھی کر سکتے ہو بہت ایزی جیسے جو مین ایپس ہے جو آپ کہہ رہے ہو ان میں ان میں آپ واپس کر سکتے ہو پر جو جو خود کا کام کر رہے ہیں وہ تھوڑی ان میں ہمیں دقت آ رہی ہے
جی آپ ہی وہی وہی تو مسئلہ ہو گیا ہوا ہے نا ایسے ایسے کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے بولا کہئی کئی میں ہمیں پیسے کا چکر ہوتا ہے سی او ڈی کا ہوتا ہے ریٹرن کا ہوتا ہے اب جو فیک ہوتی ہے ادھر تو سی او ڈی کا ہوتا ہی نہیں ہے اس سب سے بڑا مسئلہ تو اس ہم لوگ بھی پاگل ہو جاتے ہیں ہم لوگ دھتے ہیں کہ اچھا ک پڑا اس کے سات یہ مفت مل رہا ہے چل میں لے لیتی ہوں میری بہن کو دوں گی میں کچھ کر لوں گی ب جب وہ گھر پہ آتا ہے نہ خود کو پہننے ہوتا ہے نہ بہن کو دینے ہوتا ہے دیکو پیسے ضائع ہو جاتے نا ہمارے میں تو اسی چیزوں کے لیے بٹ میں آپ کے ب کیا کرتا ہ میں جیسے ابھی عید گئی تھی تو میں نے کیا کیا گھر کا کچھ سامان منگوایا گھر کے لیے میں نے بہت اچھ اچھا اچھا سامان منگوایا تھا میں تمہیں لنک بھیجوں گی اس کا اتنا اچھا تھا نا ہر ایک چیز اتنی اچھی تھی اس میں سے بہت اتنی ریزنیبل پرائز پہ مجھے وہ چیزیں ملی ہیں میں نے گھر کا منگوایا رسوئی کا منگوایا باتھ روم کا منگوایا کمرے کے لیے منگوایا بہت اچھی اچھی چیزیں تیں ادتر کتنی پیاری ریٹ میں بھی مجھے ملی میں نے کہا چلو میں تمہیں بتاؤں گی تم نے اگر لینا ہوگا تو لے لینا تم جیسے تو میرے گھر پہ شادی ہے تو ہم نے تو لے لیا
ہاں ہمارے بھی ایسے ہی ہوتا ہے نہیں نہیں صحی بات ہے ہماری بھی کوئی ن گا ت نا تو ہمیں دیکھو ایک الگ ہی منورنج ہوتا ہے ہماری زندگی کا کہ ہاں کوئی کوئی نگاہ ہےیا کوئی آنا ہے ہمارے کوئی پروگرام ہونے والا ہے تب ہم سبھی سب پروار ساری کان خاندان میں کپڑے لیتے ہیں ہمارے میں کچھ یہ بھی ہے ہم آگ آگے لوگوں کے وہاں بھی بناتے بنواتے بھی ہیں اپنے جو کسی کو نزدیک کی کوئی شادی آئی ہوتی ہے تو ہن کی بنا کے دتی کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے کپڑے کا یہ آپ کچھ بھی لا دو تو ہم ان کے لیے بھی لا کے دیتے ہیں پر ہمیں ڈر لگتا ہے نا یہ چیزیں دیکھو ان کو بات ہمیں وہ ان کو پرابلم کیونکہ ہمیں جا کے ہمیں ان کو دکھانا ہے نا کہ ہم نے کوئی غلط چیز تو نہیں دی ان کو لا کے ج ہمیں ڈر ڈر ہے ہماری ر ڈر بڈا آت تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ جا کے لےیا وہ بھی اچھا ہے پر کئی جگہ دیکھی جائے نا آپ اھی کے وہ دیکھتے ہو کہ آپ کے گھر میں رشتے دار آ گئے ہیں ترنت آپ آن لائن سے ایک منٹ میں اپنا کھانا گھر کا منگوا سکتے ہو ٹھیک ہے آج کل وہ بھی ہے جی وہ چیزوں میں کئی چیزوں میں بہت اچھا بھی ہے ٹھ ہے کھانا بھی اچھا ہمیں لوگ جانچ ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے ہم وہی سے منگواتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی نہیں
جی جی جی وہی نا وہی چیزیں ہیں نا کئی چیزیں تو تو ان شاء اللہ اتنی پیاری آتی ہے تمہارا تو دل کرتا ہے کہ میں بس جی چلے میرا سب میںسا بھی لے لوں بٹ آپ ہی کس ٹائم ایسا ہو جا ہے تو جب ج سے ہمارے ساتھ ایک بار فراڈ ہو جائے تو ہم دوسری بار تو سو بار سوچیں گے یار میں یہ چیز لوں گی میں یہ چیز نہ لوں
ج جی جی جی جی یہ بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے
وہی کہتے ہیں دونوں پرکار خریدداری کرنے کا اپنے اپنے لاباب ہے اور یہی یہ وہ کہتے یہ سیمیں ہمیں اپنے آپ میں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے اسے اپنانی چاہیے کیا کرنا چاہیے ان کے لیے ٹھ ہے آب د کئی دیکھو شاپس میں آپ مانو گے کہ آفر نہیں لگتے کئی شاپس میں ہم چاہے بڑے بڑے شو روم بنے یا جو کچھ بھی ہے تو ان میں آفر نہیں ہوتے جیسے کہ لو کہ گھر کی چیزیں ہم نے راشن ہے رشن شن آنا ہے پر آن لائن میں نا کئی چیزیں کم مال میں ہمیں کم کم دام میں ہمیں مل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہو نوٹ کیا ہوگا سرف سرف لے لو سرف وہ صحیح مل جاتا ہے اور گھر کی اور بہت ساری وستو ہے جیسے آٹا دال ڈالیں ڈالیں دول تو میں ہمیشہ شوپ سے جا کے لے ت کیونکہ مجھے آن لائن پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا تو پر اس میں مجھے گھر پہ ج وہاں پہ جا کے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہ چیزیں دوی سے خریدی جائے پر آٹا وغیرہ جو ہم یوز کرتے ہیں گھر پہ وہ جو پیکٹ بن کے آتے ہو تو وہی سے ہم منگواتے ہیں آن لائن کچھ آفر اچھا مل جاتا ہے ہمیں اور آج کل چل رہا ہے گٹ بائے
بائی ون گیٹ ون فری اس میں بھی صحی رہتا ہے کہ تم اپنی طریقے جو جو چاہیے وہ چیز ک لے آئیں گے بٹ چلو ہم اس چیز کا جی جی ہم اس کا دھیان رکھیں گے بٹ ہم اب کل پرسوں میں تمہیں فون کر گی پھر ہم چلیں گے تھوڑا باہر گھوم کے آئیں گے تھوڑی شاپ کر آئ گے اور میرری
جی جی ضرور ضرور ضرور ا جی جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ حافظ اللہ حافظ پھر ملاقات کریں گے
ج